ہیلو
ہیلو کیسے ہو
بڑھیا آواز آ رہی ہے
ہاں جی ہاں جی آ گئے کیسے ہو
بڑھیا
آج اچانک سے اسکول کے دن یاد آ گئے تو میں نے سوچا کہ کال کر لیتی ہوں
صحیح کیا اسکول کے دن تو ہوتے ہی ایسے ہیں
ہوں
تب کتنا اچھا لگتا تھا اسکول جاتے ہوئے اور کتنے مست دن تھے وہ
ہاں روز صبح اسکول بس کا ویٹ کرتے تھے اور ہمیشہ لیٹ ہونے کا ڈر لگ لگا رہتا تھا
اور اسمبلی میں لائن میں کھڑے رہنا کبھی دھوپ کبھی ٹھنڈ کتنا عجیب تھا کتنا اچھا لگتا تھا
ہاں یاد ہے یاد ہے پرریئر کے بعد پرنسپل سر کا لمبا سا اسپیچ ہوتا تھا ہم سوچتے تھے کب ختم ہوگا یا پھر کس دن ہمارا ب ٹیسٹ ہوتا تھا تو ہم یہ سوچتے تھے اسپیچ تھوڑا اور لمبا چلے جو پیریڈ نکل جائے
صحیح کہہ رہے ہو ہم لوگ بھی پتا نہیں کیا کیا سوچتے تھے کہ اور کبھی کبھی تو یہ بھی سوچتے تھے کہ کلاس کب شروع ہوگی اور کب اسپیچ ختم ہوگی
ہاں اور کلاس میں لاسٹ بینچ پر بیٹھ کر چھپکے سے باتیں کرنا کھانا کھانا
ٹیچرس جیسے ہی نام لیتی تھی سب چپ ہو جاتے تھے
ہوں سب سے بیسٹ تو لنچ بریک ہوتا تھا
صحیح کہہ رہی ہو بالکل سب اپنا ٹفن شیئر کرتے تھے نہ سب اپ ا تیری ممی کے آلو کے پراٹھے مجھے بہت پسند تھے
اور مجھے تیرے گھر کا پاستا اور نوڈلس بہت پسند تھا کھانا
ہوں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی خوشی اتنی خوشی ملتی تھی وہ دن بھی بہت اچھے ہوتے تھے
سچ میں نہ کوئی ٹینشن ہوتی تھی نہ ہی کوئی رسپانسبلٹیز ہوتی تھی
ہوں کبھی کبھی لگتا ہے کہ کاش ایک دن کے لیے پھر اسکول چلے جائیں
ہاں وہی یونیفام پہنے بیگ لے کر اور وہی پرانے دوستوں سے بھی مل مل جائیں
آں بہت اچھا لگے گا کتنا مزہ آئے گا جب ہم پرانے بچپن میں اسکول میں پہنچ جائیں گے
ہاں اسکول کی اور بھی یادیں آ میں ویٹ کروں گی
کیوں نہیں کل کی بات کے بعد اور بھی اسکول کی یادیں آ گئیں
میرے ساتھ بھی سیم وہی ہوا پرانی کلاس کی فوٹوز بھی دیکھ رہی تھی میں تو بیٹھ کے آرام سے
یاد ہے ایگزام کے ایک دن پہلے کتنی ٹینشن ہوتی تھی
ہاں پورا اگزام
ہوں ہیلو ہیلو ہیلو
ہلو
ہاں
ابھی آئی آواز
ہاں آ رہی ہے
آ میں کہہ رہی تھی اور وہی ایگزام ہال کے باہر سب لاسٹ منٹ ریویژن کرتے تھے کھڑے ہو کر جلدی جلدی اتنا نروس ہو کے
ہاں اور پیپر ملتے ہی پہلا ری ایکشن ہوتا تھا یہ چیپٹر تو پڑھا ہی نہیں
سیریسلی پھر بھی کب پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے تو پیپر کو کمپلیٹ کر ہی دیتے تھے
صحیح کہا اور ریزر والے دن تو دن بہت زور سے دھڑکتا تھا کہ پتا نہیں کیا ہوگا
ہاں اچھے مارکس آتے تھے تو گھر میں سیلیبریشن جیسا بحول ہو جاتا تھا
ہاں اور پی ٹی پیریڈ کینسل ہو جائے تو کتنا برا لگتا تھا
سچ میں پی ٹی ہی تو پورا دن کا سب سے ایکسائٹنگ پیریڈ ہوتا تھا
ہوں اسپورٹس ڈے بھی یاد ہے کیا
ہاں ہاں بالکل ریس جیتنے سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے میں مزہ آتا تھا
ہوں اینول فنکشن کی پریکٹس میں کتنی مستی کرتے تھے
سچ میں اور اسٹیج پر پرفم کرنے سے پہلے کتنی نروسنیس ہوتی تھی
ٹیچر بھی کتنا سپورٹ کرتے تھے ہمیں
ہاں بالکل اور آج سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کتنا کچھ سکھایا
ہوں اسکول کے دن سچ میں زندگی کے سب سے پیارے دن ہوتے ہیں
بالکل ان دنوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا
صحیح کہا میں سوچتی ہوں کہ فیئرویل میں اسکول کی کتنی ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں
ہاں ہاں
جب اسکول کا آخری دن تھا
ہاں اس دن مطلب سب ایک دوسرے کی شرٹس پر میسجز لکھ رہے تھے
ہوں وہ دن یاد آتا ہے تو آج بھی اموشنل کر دیتا ہے
سچ میں یاد ہے سب ایک کسی نے اسٹینڈ ٹچ لکھا تھا تو کسی نے مس یو فور ایور لکھا تو سب کے اچھے اچھے میسیجز تھے
فیئر ویئر کے لیے سب کتنے ایکسائٹیڈ تھے
سچ میں اور سب پہلی بار اسکول یونیفارم کی جگہ نئے کپڑوں میں آئے تھے
ہاں اور گروپ فوٹو لینے کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا
بالکل ہر ٹیچر کے ساتھ الگ فوٹو اور ہر فرینڈ کے ساتھ الگ سیلفی بس لیے ہی جا رہے تھے لیے ہی جا رہے تھے
جب کلاس ٹیچر نے اسپیچ دی تھی تب میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے
میرا بھی کچھ ایسا ہی تھا تب لگا کہ اسکول سچ میں ختم ہو رہا ہے
ہاں اور پھر بیل بجی اور سب ایک دوسرے کو گلے لگاتے
ہاں بالکل سب بول رہے تھے کانٹیکٹ مت توڑ
ہاں پھر بھی دھیرے دھیرے سب اپنی اپنی پڑھائی اور لائف میں بزی ہو گئے
لیکن اسکول کی دوستی آج بھی دل سے بہت قریب ہے
ہاں کبھی کبھی پرانے کلاس میٹس کا میسج آ جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے
سچ میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرانے دن واپس آگئے
صحیح کہا آ ٹیچرس اور کلاس کی فنی میموریز یاد کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اچھا فیل ہوتا ہے
بالکل اسکول میں ہنسی مذاق کی کرنی مطلب اسکول میں جو مستی مذاق کی کمی ہی نہیں تھی ٹیچر کی
بالکل یاد ہے میتھ سر کتنے اسٹرک تھے
ہاں ان کے پیریڈ سے پہلے ہی سب ہوم ورک کمپلیٹ کرنے میں لگ جاتے تھے
اور جو ہوم ورک بھول جاتا تھا اس کی تو پکی ڈانٹ پڑتی تھی
سچ میں لیکن بعد میں وہی سر سب سے زیادہ موٹیویٹ بھی کر
انگلش میم کی اسٹوریز سننا مجھے بہت پسند تھا
ہاں اور ہندی میم ہر فیسٹیول پر پویم سنواتی تھی کلاس میں سب ہی بچوں سے
ہوں ہاں یاد ہے ہر ایک بار پوری کلاس اتنی ہنسی تھی کہ ٹیچر مسکرا دیے تھے
ہاں ایک دوست غلطی سے اپنی نوٹ بک کی جگہ ڈرائنگ بک لے کے آ گیا تھا
ہوں اور سائنس لیب میں جب ایکسپریمنٹ کرتے وقت کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی
ہاں کبھی ایکسپریمنٹ صحیح ہوتا تھا تو کبھی بالکل ہی الٹا ہو جاتا تھا
لائبریری پیریڈ بھی کتنا پیسفل ہوتا تھا نا
سچ میں لیکن ہم کبھی کبھی بکس سے زیادہ دو دوستی کی باتیں کرتے
ہاں اسکول نے صرف پڑھائی ہی نہیں دوستی اور ڈسپلن بھی سکھایا ہے
سچ میں آج بھی ان ٹیچرس کی باتیں یاد آتی ہیں
ہوں
پکا اس اس کا بھی ایک الگ ہی مزہ تھا
ہاں آج اسکول پکنک اور ٹرپس کو بھی میں یاد کرتی ہوں تو کافی مزہ آتا ہے کہ ہم اسکول کے ساتھ اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹرپس پہ جاتے تھے یہ ساری چیزیں کرتے تھے
صحیح کہا ایک دن پہلے بیگ پیک کرنا اور شروع ا سب سامان رکھنا کتنا اچھا لگتا تھا
ہاں اور ممی بار بار پوچھتی تھی سب سامان رکھ لیا نا ٹفن کے لیے کھانا کیا لے جانا ہے کچھ کچھ اسپیشل لے کے جانا ہے تو بتا دو میں صبح جلدی بنا دوں گی
اسکول بس میں بھی سب سے پہلے ونڈو سیٹ پہ پکڑنے کی ریس لگی رہتی تھی
ہاں بالکل سچ میں اور پورا راستہ گانے گاتے گاتے انتاکشری کھیلتے ہوئے نکل جاتا تھا
صحیح کہا
چلو کرتی ہو میں بھی اب آپ کو بعد میں تھوڑی دیر بعد میں کال
اوکے اوکے بائے
ہیلو